ہیلو ہیلو میری آواز آ رہی ہے کیا ہیلو میری آواز سن پا رہے ہو کیا آپ ہیلو ہلو ہیلو ہیلو
دکھائی نہیں دے رہی
ہیلو ہیلو
بیگ نہیں ہوگا کٹ ہیلو
السلام علیکم میم
وعلیکم السلام کیس بھائی جان
جی سب کہہ رہیت ہے اللہ کا شکرہ اور بتائیں آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہیت
جی سب کہہ رہتے ہیں آپ بتائیے آجے یاد فروایا
جی ایسے ہی میں نے سوچا کہ بات کرنے بہت دن ہو گئے آپ سے بات ہی نہیں ہو پائے جی اور اور بتائے کھانا ک لیا
جی تسمہ لانے کی تیاری ہے
اور بتائیں موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
جی م سب بہت بڑھیا ہے ویسے آپ بتائیے آپ گھر کا کھا پسند کرتا ہیں یا باہر کا جو کھا ہوتا ہے وہ پسند کرتے ہیں
انشاء اللہ میم میں تو کر کا کانا دیسی کھانا شدھ کھانا ہی پسند کرتا ہم باہر کے کھانے سے ہمیں کافی ساری بیماریاںفیکٹ موٹاپا آدی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں گھر کا کھانا ہی کھانا چاہیے میرے حساب سے میرا ماننا کہ یہ یہ آپ آپ کون سا کھانا پسند کرتے ہو گھر کا یا باہر کا
جی ہمیں تو ویسے ہم گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن یہ کہ کبھی تھوڑا من ہو جاتا ہے تو ہاں تو کہ کبھی بازار کا کچھ کھا لینا چاہیے ویسے تو ہم گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں
جی دیکھو آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کے سمے میں اپ شہر میں بازاروں میں جاتے ہیں تو آئے دن فاسٹ فوڈوں کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان شاء اللہ ان پہ اتنی بھیڑ باڑ ہوتی ہے کہ لوگ پت نہیں فاسٹ فوڈ کے پیچھے اس قدر پڑ جا ہم یہی نہیں بتایا کہ فاسٹ فورٹ سے ہمیں کافی بیماری اور
جی جی جی بالکل فاسٹ فوڈ سے ہمیں انفیکشن بہت پھیلتا ہے پلس ہمانا ڈائجیشن خراب ہو جاتا ہے بازار کا فاسٹ فوڈ کھے سے تو اس لیے فاسٹ فوڈ کھانے پر تھوڑا روک دینا چاہیے ہمیں کم کھانا چاہیے
دیکھو یہ لوگ جو فاسٹ فوڈ بناتے ہیں ان شاء اللہ ہمیں پتا تو رہتا نہیں ہے کہ یہ فاسٹ فوڈ میں کیا ڈالتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ میں کچھ مسالے کیا زیادہ کر دیتے ہیں جس سے انشاء اللہ ہمیں سواد آتا ہے اور پھر ہم اسے کھاتے ہیں
ہم اپنے گھر جو بناتے ہیں وہ ہے کہ ہم اپنے اچھا اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تیل ہوئے مسالے ہوئے سامان ہوا جو بھی ہو تو ہم اچھی کوالٹی کا یز کرتے ہیں لن اب بار میں جو کاتے ہیں ان کی کوالٹی تو تو بےیکار ہوتی ہے نا کہ وہ ہمیں اچھی کوالٹی میں تھوڑی نا بنا کر کھلائیں گے
جی ماشاء اللہ آپ کو ہی فرما رہے دیکو آئے دن اس میں آئل کی ماترا بھی زیادہ ہوتی ہے کچھ مسالحے اس قدر ڈال دیتے ہیں جس سے اس میں ہمیں سواد آنے لگتا ہے تو لوگ بار اس کے آبی ہو جاتے ہیں اس لیے انفیکٹ ہمیں اس سے کافی ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں موٹاپا بھی آتا ہے شریر میں آلس بھی آتا ہے ما ہن سسٹم پچن کریا یہ سب خراب ہو جاتی مساللہ تو ہمیں گھر کا شھ دیسی کھانا کھانے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بیس سال پہلے جو ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ گھر کا شھ تازہ کھانا کھایا کرتے تھے تو آئے دن وہ زیادہ سال تک جیوت رہ پاتے تھے آئے دن اگر ہم فاسٹ فوڈ آئے دن ہم لوگ فاسٹ فوڈ پہ زیادہ دھیان دیتے تو تو لوگ پچاس سال کی عمر تک ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں شھ دیسی اور یہ نہیں ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا فلوں سے ہم جو سبزی فل فروٹ اتیاد خریدتے ان شاء اللہ لوگ ملاوٹ کر دیتے میڈیسن انجیکشن لگا لیں تو ہمیں گھر پہ گھر پہ ہی فصل اگوانی چاہیے اور اس میں دیس کھاد ڈالنا چاہیے جو بازاروں سے کھاد آتا ہے یوریا ڈائی اتیاد ہمیں اپیوگ نہیں کرنا چاہیے میم
یہ تو کچھ صرف ہمارے س د کو غور فمانا چاہیے کیک جو پہلا کھا تھا پہلا بوجن تھا پہلے یہ سب پہلے کے انج جو تھے وہ سب ایک جو بھی ہو تھے وہ دیسی طریقے سے اگائے جاتے تھے دیسی کھاد یوز کیا جاتا تھا اب دیسی اب کوئی دوائی یوز نہیں کی جاتی تھی اب کیا ہے کہ دوائیاں یوج ہوتی ہیں اب آپ فصلوں میں لے لو کہ آپ دیکھو ابھی ایک دن پہلے شام کو دیکھ کر آؤ ک لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سھی لوک ہو رہی ہے کاسی پل یہ سب چیزیں جو بہت چھوٹی چوٹی نظر آئ گے اگل دن صبح وہ بالکل اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ اگلے دن وہ ٹوٹ کر بازار میں بکنے آ جاتی ہے
انشاء اللہ میم اس کا کارن آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسے ہم بازاروں میں شہروں میں جے ہیں تو تو جو لوگ وہاں ہیں جو یہ سبزی یا پھل اتیاد بیچتے ہیں ٹ انسا لگو ان میں کچھچڈ پیسوں کے لیے کچھ میڈیسن انجیکشن اتیادی کا استعمال کرتے تھے ان شاء اللہ لوگوں کو یہ نہیں پتتا انسان اتنا خود گرج ہو گیا ہے خود سے مطلب ہے ان شاء اللہ لوگ اتنا اتنا خودغرض ہو گیا کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ماشاء اللہیں یہ نہیں پتا ہے کہ اگر یہ پھلوں کو سبزیوں کو ہم گھر لے جا جو لوگ گھر لے جے ہیں ان کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں بزرگ بزرگ بھی ہوتے ہیں ان شاء اللہ اگر وہ سبزی کا اپیوگ کرتے ہیں پھر ہم اس کا سیون کرتے ہیں تو ماشاء اللہ ہم کافی ساری بیماری ہوتی ہے آپ نے دیکا ہوا کہ آج کے سے میں اٹیک جیسی بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا کن یہی سب ہے اگر ان شاء اللہ ہم خود اپنے گھر پہ ہی سبزیاں اگائیں اس میں شدھ کھاد ڈالیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا رہ گا اور ان سے میں کافی کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی ماشاء اللہ اچھے بھی اچھے رہیں گے دیکھوو شدھ سبزی کائیں گے تو سوچھ بھی رہیں گے تو سوچستھ بھی رہیں گے اور مست بھی رہیں گے ماشاء اللہ پر لوگ باگ ہیں جو مانتے نہیں ہے کچھ لوگ باگوں کو تو ایسا یہ کہ وہ تو بازار کی ہی جنک فوڈ فاسٹ فوڈ اتیادی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے جب کوئی ہمیں ہمارے پاس سمے نہیں ہوتا ہے سے اگر ہم کہیں آفس سے آتے ہیں سمے کیج سمے نہیں ہو پاتا تو ہم تھوڑا بہت یوز بھی کر سکتے ہیں فاسٹ فوڈ کھا بھی سکتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی لت لگا لینی چاہیے کہ ہم پڑے اسی کو کھا رہے ہیں اسی کا استعمال کر رہے ماسءلہ اس کاف بیماری ہو سکتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرے کطرے خطرہ بھی بن سکتا ہے میں
جی جی آپ نے بالکل صح فرمان لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ سبزی بیچنے والے ہیں اس میں سبزی بیچ نے والے کا کوئی دوش نہیں ہوتا ہے کیا کیوںکہ وہ تو منڈی سے جاتا ہے خرید کر لاتا ہے اس میں جو دوائیوں کا انجیکشن کا جو غلط پرکار کے کیمیکل کا یوز کیا جاتا ہے یہ کسان کر رہے ہیں جس آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں گھر پر ہی اگانے چاہیے تو جو گاؤں کے لو ہیں وہ اسے گھر پر اگاڑ سکتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے شہروں میں پریوار رہ رہے ہیں ان کے لیے تو اس کو گوانا مشکل ہے نا جن کی کہ جی یہ فصل ہے گاؤں کے علاقے میں ہی ابوائی جاتی ہیں اور دھ کسانے ہی ہوواتے اب شہر میں دلی ہے بمبئی ایسے شہروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ فصل اگالا تو یہ بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے
انشاء اللہ میم بالکل صحیح فرما رہا آئے دن مگر یہ یہ کچھ فصلیں ہیں یہ تو ہم اپنی چھت پہ بھی اوا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی ڈال کے مردا ڈال کے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی کچھ فصلیں ہو جاتی جیسے پالک ہے دیسی فصلیں ہو جاتی ہیں تو ہم ان فصلوں ایسی چ جو فصلیں ہیں جو تھوڑی ہی نقدام ہو جاتی ہیں ہمارے سلہ تو ہم ان کو تو اپنے گھر پہ اپپجا ہی سکتے ہیں جس سے ہم ان سے لابھ بھی لے سکتے ہیں ہر چیز بازار کی اچھی اچھی نہیں رہتی ہے آپ نے یہ بھی دیکا ہوگا کہ اس سے کافی ساری بیماریاں ہوتی یہ اچھا نہیں رہتا ہمارے شریر کے لیے
جی آپ کی اس بات پہ بھی میں یہ فرمانا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنی چھت پر اگا سکتے ہیں تو یہ بھی صرف چھوٹے موٹے شہروں میں ہی جایا جائے کہ ہم چھت پر اگا سکتے لیکن جہاں جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں ہ پچاس پچاس بلا اتے جا فلیٹ بنے ہوئے ہیں اب وہ فلیٹ والے جہاں تو دھوپ بھی نام نہیں آتی ہے تو بنا دھوپ کے تو بنا سور پرکاش کے تو بنا اس کے تو فصل ہے اگا پانا بھی مشکل ہو جائے گا
جی ماشاء اللہ آپ صحیح فرما رہو دیکھو آج کے سمے میں سبھیوگوں کے پاس کھیتی باڑی ہوتی ہے زال اگر کھیت بھی نہیں ہوتے ہیں تو کسانوں سے سمپرک کیا جائے اور جو فصل کسان اگا رہے ہیں تو ماشاء اللہ ان کے کھیتوں پہ جا کے اپنے سامنے خود پسل توڑوا کے لا کے اس کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں بازار سے ہی خرید خریدیں جیسے
یہ تو ایک سائیکل بن چکا ہے جی کیا ہے کہ پہلے فصل کٹے گی وہ دو دن چھوٹی منڈی میں رہے گی اس کے دو دن بعد بڑی منڈی میں رہے گی پھر دو سے تین دن بعد کہیںٹراف سے ٹرک گاڑی ان کے مادھیم سے دور دور تک جاتی ہے اور جب کوئی بھی چیز ہے وہ دواں آپتے آرٹس ایٹ ٹو ٹین ڈیز آنے کہیں جانے میں لگاتی ہے تو اس میں تھوڑی بہت تو دقتیں پیدا ہوتی ہیں
جی ماں ت اللہ آپ صحی پرمان لو دھو آج سے بیس سال پہلے جو دی جیسی فصلیں گیہوں چاول باجوا اتیاد ہوا کرتی تھے وہ وہ بھی صح تھے آج کے سمے میں ج پتلیں ہو رہی ہیں ان شاء اللہ وہ بھی ہمارے لیے نقصان داک ہے ج وہ
ہاں جی
آج کے سمے میں ہمیں ہم جو کھاد کا اپیوگ کر رہے ہیں ماشا اللہ وہ اتنا برا آ رہا ہے کہ جیسے ہم بازار سے جو کھاد کا اپیوگ کرتے ہیں وہ پہلو میں کئی کئی پہلووں میں تو ایسا ہو جاتا ہے دلی لگ جاتے ہیں مل ہمیں گھر کا جو خ دی کھا تو تا تھا وہ ڈالتے تھے بیس سال پہلے ماشاء اللہ اس سے فصل بھی زیادہ ہوتی تھی اور جیسے گیہوں اور باجرہ اتیاد اور بھی زیادہ ہوا کرتے تھے آج کے سے میں تو کہیں دیکھا ہوا آپ نے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی ہے تو فصل کسان سمے سے فصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ کارن ہے پیڑ پودے نہ ہو پانے کےن ت مارسءلہ اگر زیادہ پیڑ پودے ہوتے تو بارش بھی فصل س کسان سمے سے فصل کر پاتے سمے سے فصل کر پاتے تو ماس اللہ سب کو بازار میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پس کسان ہی فصل کرد اگا کے کاٹ کے بھجوایا کرتے ہیں ماشاء اللہ جس سے لوگ سیون کرتے ہیں اگر کسان پسند نہیں کر پائے گا تو ہمیں ناج کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوگا ماشاء اللہ
لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب جو کیمیکل کھادوں کا اپیگ ہو رہا ہے یہ غلط ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اتنا پالوشن نہیں تھا پہلے اتنا کیمیکل نہیں تھا ا پہلے اس پرکار کی کیڑے اس پرکار کی کیٹ ناشک ایسے نہیں تھے جو کھیتوں میں پائے جاتے تھے جس پرکار کے کیٹناشک آج کے ٹائم میں کھیتوں میں آ جا رہے ہیں ایسے کیٹناشک جو نارمل کاد کے دوارا نہیں مارے جا سکتے جن کے لیے جنک وغیرہ ان کا یوز کرنا بالکل ضروری ہو رہا ہے
کر کے اچھا لگا اللہ نے تو چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہی گ خدا آپ اس میں